ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ
الحمد للہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہو
الحمد اللہ میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے یہ ابھی سب
جی جی آپ کیا کر رہی جی
جی ابھی ہم ہم سوچ رہے کہ نا ہم اپنے وقت کو کیسے فضول نہ وقت برباد کریں اس
اچھ اچھا یعنی آپ وقت کی بچت کرنے سوچ پرڑ کر رہے ہیں ہے نا سوچ رہی ہو کہ وقت کو کیسے بچایا جا سکے بالکل صحیح ہے وقت بہت قیمتی چیزیں
جی بالکل
یہی ضائع کر دیں گے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے پھر
جی بالکل ابھی ہم ایسا ہوتا ہے نا ہم اپنا وقت ایسے ہی ضائیا کر دیتے ہمیں پت ہی نہیں چلتا کہ ہم ہمارا دو تین گھنٹہ تو ہمیں ایسے ہی پتہ نہیں چلتا کہ ہم کہاں بربادیا جایا کر دیتے ایسے ہی
ارے میں خود بتاتی ہوں میں لیٹے لیٹے اپنا وقت تین گھنٹے کب گزر گئے پت ہی نہیں چلتا نہ نیند لگتی ہے نہ کوئی کام کرنے کا من کرتا ہے پھر بولتی اللہ تین گھنٹے میرے یوں چلے گئے مجھے یہ کرنا ہے مجھے وہ کرنا ہے کچھ کچھ نہیں کر پاتے ہیں یہ سوال کسی کی وجہ سے ہم اتنے خود کو آ آ لس بنا رہے ہیں کیا میں اپنے وقت کی قدر ہی نہیں کر رہے
جی بالکل وقت بھی قدر نہیں کر رہے اس لیے ہمیں پھر تکلیفوں کا سامنا کرنا پ
بیس بالکل صحیح بات کہی آپ نے کہ اگر ہم آج اپنے وقت کی قدر نہیں کریں گے تو کل ہم مشکلات میں گرے رہیں گے یہ کاش ہمیں پہلے کر لیتے ہیں کہ اس وقت جب ہم آرام پر مارے یہ افسوس کی بات ہے نا بالکل صحی کہاں اپ نے کہتے نہ کہ وقت رہتے ا گر ہم بیماری کا علاج نہیں کرتے تو وہ بڑھ جاتی ہے اسی طرح ہم وقتتی رہتے وقت قدر نہیں کرتے تو وہ پھر خراب ہو جاتا ہے دوبارہ نہیں ملتا ہمیں
جی بالکل وہ دوبارہ نہیں ملے گا پھر دوبارہ نہیں ملتا اس لیے تکلیف ہوتی ہے ہمیں مشکل ہو جاتی ہے ہمارے لیے
بہت مشکل ہوتی ہے کیونکہ ہم نے اسے جانا ہے وقت کی اہمیت کو آج ہم ک چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگ جاتے ہیں اگر اسے پورا کرنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ وقت کتنا قیمتی ہے ایک ایگزام امتحان کو لے لو ہے نا امتحان کے وقت وقت ایسا گزرتا ہے مانو ریت کی طرح اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ ہمیں چند ا سوالات کو حل کرنے میں تین تین گھنٹے لگ جاتے ہیں
جی بالکل پھر ہمیں پ لگتا ہے کہ ہمارا وقت کہاں ہے ہمیں ہم ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وقت کی کمی ہوگی گئی ہے وقت نہیں مل رہا ہمیں کرنے کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے کوئی نیا ہنر بھی سیکھنا ہوناا تو اگر ہم لوگ نہیں کریں گے نا وقت کو ایس پلان نہیں کریں گے نا پلاننگ نہیں
جی جی بالکل دیکھو ہمیں اگر وقت کا استعمال کرنا ہے تو اسے پوری طرح اس کا انتظام کرنا چاہیے کہ ہمیں کس وقت پہ کس چیز کا وہ کام کرنا ہے اس وقت پہ کون سا کام کرنا ہے تبھی جا کے تو ہمیں اپنے اپنے وقت کی قیمت بھی پت چلتی ہے اس کی اہمیت بھی پت چلتی ہے کہ جب تک ہم انہیں پوری طرح سے انہیں بانٹیں گے نہیں تقسیم نہیں کریں گے وقت کو تو ہم وقت کی قیمت نہیں جان پائیں گے
جی
اٹھنا پسند کرتے آٹھ آٹھ نو نو بجے ہم صبح ہوتی ہے ہم ہمارے فجر کے وقت نہیں اٹھتے
جی بالکل پھر ابھی صبح جلدی اٹھنے سے ہمیں کافی وقت مل جاتا ہے ہمارا کافی وقت بچ جاتا ہے ہم جلدی اٹھ جاتے ہیں تو
بالکل اگر ہمیں پت چلتا کہ رے ابھی تو گیارہ ہی بج رہے ہیں ا مرے ساری کامچک
اس کے بعد جو خوشی ہوتی ہے نا کہ ارے ہم نے وقت سے پہلے ہی سب کام مکمل کر ے تو وہ الگ ہی ہو س
وہ بات الگ ہی ہوتی ہ بالکل میں تو میں افسوس کرتی ہوں کہ میں فضر میں نہیں اٹھ پاتی ہوں میں کبھی کوئی کام کیسی وقت سے گزار دیتی ہوں فیزو فض ال وقت گزار دیتی ہوں میں بیٹھے بیٹھے ہوں مجھے افسوس ہوتا ہے بعد میں کہ اگر اس وقت میں یہ کام کر لیتی تو کتنا بہتر ہوتا
جی بالکل پھر بعد میں ہمر شس کا وہ ہوتا ہے
افسوس ہی ہوتا ہے نا
جی اور آپ کے یہاں پہ موسم کیسا ہے
موسم تو ابھی الحمد للہ اچھا ہے اتنا ہے کہ زیادہ تیز گرمی احساس نہیں ہو رہا ہے جس کےدھر ابھی کچھ ا نہیں اگنی میں پوروریتی
جی جی بالکل ابھی بارش ہو رہی ہے نا اسی لیے
حالانکہ دیکھو تین تین گھنٹے بارش ہو جاتی ہے تو لوگوں کا وقت رک جاتا ہے ہم سب کر وقت رک جاتا ہے سامنے دل نہیں لگتا ہے
وہ نیٹورک پہ نیٹورک کا بھی تو ہو جاتا ہے ہمارا بارش کی وجہ سے نیٹورک پرابلم ہونے لگتی ہے
آج دیکھیے ساری چیزیں دار و مدار کام ہر چیز کیا ہے نیٹ پہ ہو چکا ہے
جی جی
رہا تو دیکھو کتنی قدر ہوتی ہے وقت کہ جب ہم کھو دیتے تب اس کی اہمیت کو جانتے ہیں
جی جی بالکل ابھی جیسے ہمارے امتحان قریب آ رہے تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ کہاں ہم وقت اپنا ضائع کر رہے ہیں کیسے ہم اپنے وقت کو بچائےائے یہ وہی سب ہم سوچ رہے تھے کہ کیسے کیا کیا کرنا ہے ہمیں ہمیں ایک اور انتظام کر لیں گے نا کہ ہمیں ایسا ہے اس ٹائم پہ ہمیں یہ کرنا ہے اس وقت پہ ہمیں یہ کرنا ہے تو پھر ہمیں پتتا رہے گا کہ ہمیں یہ وقتہ یہ کرنا ہے تو ہمارا وہ جو وقت ہے وہ فضول نہیں جائے گا
فضول نہیں جاتا ہے بالکل سہی کہا ھا
وہچ تو حاصل بھی کر پائیں گے ورنہ پھر وہ افسوس نا ہو مجھے کہ میں نے اپنا نہیں اپنی طرف سے پوری طریقے سے نہیں کیا تھا
سے تقسیم کر دے مضمون کے لحاظ سے کہ بھ ہم ایک مضمون کس وقت میں اتنا اتنا وہ وقت دیں گے چالیس چالیس منٹ کبلو یا تیس تیس منٹ کا بولو تو پھر وہ ایسا ہوتا ہے کیا ہم اس مس مضمون کو بخ بھی پڑھ لیتے ہیں یاد بھی کر لیتے ہیں اور ہم اپنے وقت کو ضائع نہیں ہونے دیتے
جی ارلی ہم صبح جلدی تو میںیں جلدی یاد بھی ہو جاتا ہے جت بھی معلومات ہوتی ہے ہم جلدی جلدی یاد بھی کر لیتے ہیں
بالکل صحیح کہا اپنے جلدی جلدی یاد بھی کر لیتی ہیں وقت کے ساتھ میں ہم اپنے آپ کو فریش بھی رکھ لیتے ہیں اگر ہم ان کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو
نہیں تو نہیں میں نے یہ چیز خود میں احساس کیا ہے کہ اگر میں صبح جلدی اٹھ کے وہی چیزوں کو کروں تو مھ جلدی ہو جاتی ہے اور وہی سوال پھر میں اگر دوپہر میں کر رہی ہوں تو وہ وہی سوال میرے کو صبح ایک گھنٹہ لگے گا اور وہی سوال میرے کو دوپہر میں تین گھنٹہ لگ جاتا ہے اتنا ہی کام کرنے میں جی صبح دماغ بہت ایک دم ذہن میں ایکم اچھا تندرست رہتا ہے نا تو وہ جلدی جلدی ہو جاتا ہے سب کام
جاتا ہے اور ہمیں دماغ بھی فریش رہتا وقت بھی بچ جاتا ہے اور ہماری اگر کسی سے ملاقات لینے کی خواہش ہے ہم وہ بھی پوری کر لیتے ہیں
جی جی بالکل
یہی تو وقت کی قیمت تو انسان کو جاننے کی بہت ضروری ہے
نہیں لوگ بولتے نا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے وہ وقت سب کے پاس اتنا ہی ہوتا ہے بس کچھ لوگ اچھے سے
بالکل دیکھو کوئی لوگ تو ایسے بیٹ جاتے پضول اس کی بات اس کی بات اس وقت ضائع کر لیتے ہیں اور پھر سڈنلی کوئی کام یاد آتا ہے تو ار کام ٹ م نہیں ہے جیسے ہم کہتے ہیں ن کہ کچھ کام کر لو کچھ ہنر کر لو سیکھ لو آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس
کو بولیں گے نا کہ کسرت کرو صحت کے لیے یہ ہے اچھا ہے وہ ہے نہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہمیں یہ کہنا ہوتا ہے وہ کہنا ہوتا ہے ہمیں ہمارے پاس بالکل وقت نہیں ہے یہ کثرت یہ سب
ہاں عام زبان میں کہے تو وہ گھنٹوں فون پہ بات کریں گے اس کی اس کی باتیں کریں گے گپ شپ کریں گے لیکن اگر کچھ انہیں کام بتایا کہ بھائی یہ کر لو آپ کے لیے فائدے مند ہے ہاں ہماری پاس پھر وقت ہی نہیں ہے وقت کی قدر بہت
جی جی بالکل
پھر ایسا ہوتا ہے نا اگر وہ وقت گزر گیا پھر ہم سوچتے کہ کاش اس وقت پہ ہم یہ کام کر لیتے اتنی پریشانی ہمیں آگے چل کے نہیں ہو اس وقت نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہمیں ہر لحاظ سے اپنے وقت کہ کد ک نہ چل ج
جی بالکل
تیکن
جی
تو آپ اپنے اپنے وقت کو کیسی بانٹتی ہے تقسیم کرتی ہیں
جی میں صبح اٹھ کے پہلے اٹھوں گے پ فریش وغیرہ جو ہوں گی وہ
تھوڑا سا جی جی بالکل آپ کی آواز مجھے الحمد للہ سننا ہی دی
جی اس میں نا پھر ہم میں تین تین گھنٹوں میں بانٹ دیتی ہوں کہ تین گھنٹہ مجھے یہ یہ کرنا ہے اس کے بعد میں اپنا کھانا وانا کھاؤں گی اس کے بعد پھر تین گھنٹے کا میرا ایک وہ ہوتا ہے کہ اس میں میرے کو واپس ایسا ہے کہ میں نے اپ نے اس کو بانٹ رکھا ہے کہ اس میں مجھے فزکس کرنا ہے تین گھنٹے میں مجھے کیمپ کرنا ہے کیمسٹری کرنا ہے پھر تین گھنٹے میں مجھے بایولوجی کرنی ہے پھر ایک گھنٹہ مجھے کوشچن کرنی ہے پھر وہ واپس دہرانا ہے جو جو چیز م کو لگتا ہے کہ میں بول جاتی ہ جلدی سے پھر اس کو دوہڑانے کے لیے بھی میں نے ایسے ایک گھنٹہ نکال کے رکھے ہیں کہ ایک گنہ میں واپس وہ د دوہراؤ گی جو غلط کر کی میں
بالکل بالکل دیکھو ہم اپنی غلطیوں کو دہراتے
جی جی بالکل میرے ساتھ تو ایسا کتنی بار ہوتا کہ میں ایک ہی غلطی کو بار بار کرتی ہوں جب تک میں اس پہ دھیان نہیں دوں نا کہ وہ غلط واپس ہو رہی ہے تب تک وہ پھر نکلتا ہی نہیں ہے وہ کبھی صحیح نہیں ہوتا پھر
بالکل صحیح کاپنی
جی جی بالکل
بالکل سیکھا آپ نے وقت کی بہت ضرورت ہے قیمت اہمیت بہت ہوتی ہے اس کی چلیے جی بہت شکریہ آپ کا اس لحاظ سے آپ نے مجھ سے بات کی بہت شکریہ آپ کا جی جی بہت بہت شکریہ اللہ حافظ